ب لو ولیکم السلام بھائی
وعلیکم سلام بھ جان کہیے بائی جان اور سے سب کھیڑیےت بھائی یہاں
جی بھائی جان میرا سب خیریت آپ اپنا کیے نا آپ کا سب خری تھا
ہاں بھائی جان سب خیریت
کھانا پینا ہوا
ہاں بھائی کھانا پینا ہو گیا آپ کا کھانا پینا ہوگیا
جی م میرا بھی کھانا پینا ہو گیا
اور بتائیے بھائی جان کہیں گوم
جیی جی بھائی جان ابھی تو کوئی ویسا پرستتی نہیں ہے نہ ہی کوئی وسا اب بلائن ہے کہ تھوڑا گھوم کے کہیں پ آیا جائے بھائی جان بس ابھی شہر جانے کا من ہے پر کوئی کارن ہی نہیں ہے بھائی کیاتی ہے
ہاں بھائی جان جگہ تو کافی ہے آپ جانا چاہیں تو لے چلیں
نہیں بھ ہم کوئی گھومنے کا من نہیں نہیں کیا مطل گ
گھومنا چاہیے بھائی جان گھومنے سے کافی فائدے ہیں ہمارے
اب گھومنے سے اچھا ہے بھائی جان کہیں جگہ جائے تو وہاں پہ اچھی جگہ جائے وہاں پہ فوٹو لے وہ جگہ اچھا لگتا ہے ہم کو گھومنے میں کیا ہے بھائی جگہ تو کافی ساری
بائن دڑنے کے لیئے بھی جگہ معنی رکھتی ہے
جی جی بھ جان بہت ب ہے ویسے آپ کو ہی جا رہے کیا بھجن گھومنے
کچھ گئے نا جانے کے لیے بھائی جانو
کب جا رہے ہیں ویسے
دو تین دن میں جایا جائے گا پیمنٹ آئے گا نکل جایا جائے گا
چے سب تو اچھے گا کون کون جائیں گے بھائی جانا آپ کے ساتھ
ہم دو تین بھائی جان جائیں گے ایک بھائی جان بول رہے تھے جانے کے لیے تو انہ لوگ کے ساتھ ہی جائیں گے
ا بول رہے ہیں تب ٹھیک ہے ب
ہاں بھائی آ کے
جو جو بھائی جان بول رہے ہو جائیں گے سب کہہے تو سب تو جائیے بھائی جان م لوگ راگیر جانے کا بے کا کیا بائیے
کیا بھائی جان
راجگیر جانا
نہیں بھائی جان بھائی جان بول رہے تھے کہ پٹنہ چلنے کے لیے بھائی جان
ہاں بھائی جان پٹنہ میں کیا دیکھیے گا بھائی جان پٹن میں بھائی نا گول گھر ہے اور کیا
پٹن میں گول گھر دیکھنے ان کو ہنومان مندر اور
ارے بھ جان تو مال ہنومان مندر تو آپ دیکھے گئے ویسے کافی مصروف کی وجہ تو پھر
نہیں بھائی بھائی جان کو دیکھنا ہمیں تھوڑی نہ دیکھنا ہمیں تو چڑیا گھر دیکھنا
او چڑیا گھر دیکنے پٹن ج چلیے بھائی جانفی اچھی بات ہے تو جائیے انک تھ رہا خود بھی جا جی بائی ج جی ہم بھی تھوڑا جائیں گے کچھ دیر بہت دن بعد ابھین بہت دن بعد جانا ہے بھائی
کہاں بھائی ان
حیدرآباد چاہ پونے چاہ ممبئی یہ ہی تین جگہ م چاہ نوڈا چاہ گڑگاؤ یہ ہی پانچ جگہ م سےے کہیں ج ہے
ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت جگہ کون سا
ا بائی جان آپ کو کیا پسند ہے وہ پونے سر پہاڑوں پہ بسا ہوا شہر ہے ب جیسے بنگلور تھا لیکن پونے اور بڑھیا ہے بنگلور سے
ہ اور
اور اس کے بعد ب جان نوئیڈا بھائی جان جیسے آپ کو اچھی خاصی چیز ملے گی بھائی جان اچھی خاصی پوارن بلڈنگ ملے گی اچھی خاصی دیکنے کو بہت چیز ملے گی بھائی جان نوئیڈا میں مال کافی اچھی بڑی بڑی بلڈنگ ہے توب
گھومنے والا جگہ نہیں ہے بھائی
کیا گھومنے والا جگہ لکھنؤ کے کنارے ہے بھائی جان پوری تو گھومنے والی جگہ
ھائی اور یہ گڑگاؤں تو کافی مہنگا شہر ہے ن بھائی
جی بھائی ج م اور بھائی جان وہی وہاں پہ بھی تو آپ کو بڑی بڑی کیفے ملے گی اور ک گ
بھائی جان گڑگاں تو کافی محنت سے ہے
جی بھائین دلی کے کنارے س اسی پر
ہاں بائی جان
کیا آپ کو کہیں گھومنا تھا کیا بھائی
آاں بھائی جان
ب گڑگاؤ بنگل بنگلور سے بھی پانچ چھ گنا مہنگا شہر ہے بھائی جان
بھائی جان بھائی جان رہتے ہیں
اور رہتے وہ الگ بات سے کیا ہوا بھائی جان تو بھائی جان گڑگاؤں میں ہر جگہ اچھی نہیں ہے بھائی جان جو مطلب کہ کوئی سیپٹر ہے وہ اچھی ہوتی ہے
ہاں بھائی جان مطلب جیسے کہ ہم لوگ رہتے تھے تھوڑا اتی والے علاقہ میں ادھر چلے جاتے تھے گھومنے پھرنے
جی بھائی ہم تو وہی مطلب کہ دور رہنا ہوگا دور رہنا نہیں بھ جن ہم کو اب جائیں گے جہاں جانا ہے بھائی جان وہاں پہ بڈیا شہر میں رہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہے اور آگے سے آئے گھوم
اس طرح نہیں کہ مزدوریوں والاتی والے نہیں ج
جی بھیا اس لیے کہ پ رہے ہیں
ضرور بھائییا
اور بتائیے کھانا پینا کیا ہوا ہے
کانو پینا تو دال چاول سبزی سب چی اگائے وال
امی جین ابو جین لوگ خھیری تھ
سانپ کریے تھے بھائی جان
وہ آپ کی طبیعت جی بھائی جان میرے پریوار میں سب کہہ رہے تھے آپ کی طبیعت یہ سب ٹھیک ہے بھائی جان
نہیں بھائی ان طبیعت تو تھوڑی خراب ہی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے ویسے
نہیں تبعت بھائی جان بہت غلط ہے بھ جان بہت گلا سکھ گیا ہے بھائی جان
ا بھائی جان گلا سو گیا
ہ نہیں گلا تو شروع ہو گیا جاں پ لے
کل کل رات کیا کہے تھے بھائی یہاں
کول رات میں یاد نہیں مل کیا
بھائی جان کل رات کا کھانا یاد نہیں بھائی جان
نہیں بھ جن بھول گیا یاد نہیں کیا ویسے آپ کو یاد ہے آپ کیا کہتے ہیں کل رات کو بھائی
ہم تو بھائی جان کل رات کو روٹی سبزی کھائے تھے بھائی جان
چلیے س اچھی ب تو ہم کو یاد ہی نہیں کہ چ رہوا
کیا بھائی جان آپ کو بھی یاد نہیں رہتا
ہاں ہاں س بھ ج
ہب بھائی جان ہو جائے گا ٹینسن نہ لے
جی ب ب توار اور بتائیے اور سب خیریت
ہاں بھائی یہاں صاحب خیال تھا
ش یہی تو اچھی بات ہے بائی جان جو تصویریں بھیج تو کھلائیے نہا بھجن کتنا اب بھی گجبے کام کرتے کھلا نہیں پا رہے بھ جن
ارے بھائی جان کھلا دیں گے پیمنٹ آنے دیے کھلا دیں گے
آپ بائی جان جس دن پیمنٹ آئے گا کیا آپ کو لگتا ہے ہم اس دن ہم خود نہیں کھا پائیں گے
ارے بھائی جانتا اتی اس ٹائم ہم خود ابھی اتھی میں ہے تو
جی
اچھا پوچھتے ہیں ہاں بائی لڑکیوں سے پوچھتے ہیں اگر اگر وہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے بعد میں ہمیں پیسہ دے دینا تو چلا جائے گا
جی بھائی جانا دن بڑھیا ہے بھائی جانا آج نہیں کھائیں گے تو کب کھائیں گے آپ خ سوچے
ہاں بھائیب بات تو ہے
ج دیکھ لیجے ہو جائے بھائی جان تو بعد میں دل آ جاتا ہے بھائی جان کیا مطلب ایسا تھوڑی ہے ہم لوگ کے بس ہوگنے کچھ سبھال لگ رہا ہے پھر
ضرور دل آ جائے گا بھائی
جی بھائی جی اور بتائیے کی کیا پڑھائی لکھائی کیسا چل گا
سب اچھیھی چل رہی ہے آپ کی پرڑھائز ل کیسے چل رہی ہے
جی بھن میرے بھی پڑھائی لکھائی کافی اچھی چل رہی ہے
تو ا ہے گھومنے پھرنے جانا
نہیں ابھی تو نہیں ہے بھائی ابھی بس کچھ کھانے کا پلان تھا تو اپ کھلا ہی نہیں رہے تو ب کیا
ٹھیک ہے بھائی جان ہم بات کر کے بھائی جان سے اگر آپ کو بتاتے ہیں تو چل چلا جائے گا
اچھا بھی
کتنا روپیہ ہی لگے گا پانچ سو لگے گا
جی بھ جان اھی آفر میں ہوگا تو بھ جان اور سستا میں ہی ہو جائے گا اس دن طبل بیت کا اچانک نہ ہو گیا
راستہ میں تو نہیں ہوگاا
ہاں پان چھوٹا والا کھائیں گا تو ہو جائے گا بھائی جان کیا کونے ہی لگتا
کھایا جائے گا تو بڑا والا ہی کھایا جائے گا چھوٹا والا کون وہ بھی زیادہ کا نہیں ن تھا بھائی جان
جی بھائی جانب ہے پت ہے ہاں بھائی جان بتائی
اور خوب ہوگا تو چھ سو ساڑھے چھ سو کا ہی ہوگا
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان یہ تو بات ہے
ہاں بھائی جان اتنا کائی تو تھا
جی یہ بھی صحیح ہے بھائی
چلیے ٹھیک ہے بھائی جان
چلیے ٹھیک